وعلیکم اللام سب کیریت وہ سب کیریت ہے آپ کی دعا سے ہے جناب
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں اور بتائیں جی جی بالکل بالکل
ہوں ابھی تک انٹرنیٹ کے بارے میں بچے ن ہمارے کیا ہم آپ با ہوں بچے انٹرنیٹ اتنا چلا رہے ہیں کہ ا سے ادا آپ کو پتہ ہے کہ ماشاء اللہ انٹرنیٹ کا اپیوگ کم کیا جاتا ہے ابچ
جی جی یہ دیکھیے صحیح بات یہ بات آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا بہت ہی آج کل استعمال ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے ہم لوگوں کو مطلب کہ اپنے کام کے اعتبار سے استعمال کرنی چاہیے اگر ہم کام ہم اس سے حاصل نہیں کر رہے پھر بھی انٹرنیٹ چلا کے اور سوشل میڈیا پر ہم اپنے وقت کو گزار رہے ہیں ضائع کر رہے مطلب کہ بیکار کر رہے اپنے وقت کو تو ہم سے بڑا بیقوف کوئی نہیں ہے
بچہ جب روتا ہے نا چھوٹا سا یا پانچ سال کا یا چار سال کا اس کو موبائل دکھا دو آپ وہ رونا بند کر دے گا کیونکہ انٹرنیٹ ایسی چیز بنائی ہے کہ بچہ موبائل کو اتنا پسند کر رہا ہے اتنے مطلب موبائل کو اتنے کتنی ا میںت د رہا ہے وہ کیسے زیادہ
جی جی بالکل
میں آپ کو بتاؤوں کہ انٹرنیٹ پہ تو ایسی ایسی چیزیں آتی ہے موبائل پہ آپ جانتے ہو ادب والی چیز بھی آتی ہے نماز پڑھنے والی چیز بھی آتی ہے بےیکار چیز بھی آتی ہے ہر پرکار کی چیز آتی ہے مطلب مطلب موبائل پہ میرا کہنے کا مطلب ہے
جی جی دیکھیے میری بات سنیے سوشل میڈیا جو ہے یہ جو ہے کیا کہ استعمال کرنے کے اوپر ہے کہ آپ کس اعتبار سے استعمال کر رہے ہو اچھائی کے لیے استعمال کر رہے تو آپ کے لیے فائدے مند ہوگا اور برائی کے لیے استعمال استعمال کر رہے تو آپ کو نقصان دہ ہوگا اور سب سے ضروری بات کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہے کہ اپنے بچوں کو شوشل میڈیا اپنے بچوں کو شوش سل میڈیا سے دور رکھا
کیونک آپ جب بچے بچے جب بگڑتے ہیں کہ موبائل
جی جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے دیکھیے سوشل میڈیا کا زمان مانا ہے وہ جو دیکھتا ہے وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے آج کے دور کا مطلب آج کے دور میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے
نے موبائل دے دابھی صاحب وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا کیونکہ اس نہیں کرے گاونک وہ موبائل پہ لگے گا چوبی گھٹے رجنی آپ کو پتا ہے میں آپ کے چ بتاتا ہوں پرڑدہ اپنے پردہ اپنی لیڈی سے کتنا پردہ رکھتی ہے
جی جی اور رہتے دیکھیے ہ بہت کم کرتا یہ تو بات آپ صحیح بولے کہ عورت کو مطلب کہ ہمارے یہاں پردہ جب وری ہے اور ہم لازمی ہے لیکن ہم لوگ مطلب کہ پردہ نہیں کرتے ہیں اور خاص کر کے ہم مارکیٹ ٹو میں جاتے ہیں تو عورتیں عورت کو دیکھتے ہیں تو مطلب کہ بغیر پردے ہاں بغیر پردے کے گھومتی نظر آتی ہے جی جی بالکل صحیح بات ہے اور دیکھیے میری بات سنیے کہ یہ تھا آپ ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے بڑوں کے زمانے کا جو واقعہ ہے تو اس زمانے میں جب مطلب کہ ہمارے بڑے جب گزرتے تھے نا تو عورت جب دیکھتی تھی تو عورت اپنے دوپٹہ کو یا اپنے مطلب کہ نقاب کو یہ جو اپنے منہ کو ڈھانک لیتی تھی جی آج کے دور کے مطلب کیا عورتیں یہ ہیں کہ آپ کو دیکھ کے اور غور سے دیکھنے لگے گ آپ کو کہ مطلب کہ آپ بھی اس کو دیکھیں آپ آپ کی نظر بھی ان کو دیکھ لے مطلب کہ خود
اور دوسروں کو گنا جی تو جی ہے گنا میں تو دیکھو سبھی سبھی جاتے ہیں اب گنا تو سبھی کرتے تو مطلب میں آپ کو یہ چیز باتا ہوں مطلب جیسے کہ میں نے دیکھا تھا کہ
کہ گناہ جو ہے یہ سب سے ہوتا حضرت گناہ اگر کوئی نہیں کرے وہ تو پھر انسان نہیں
جی فرشتہ آیا بھائی بالکل رباد ماشاء اللہ میں نے اسے دیکھا
کی ملب صلاحیت ہر کسی میں اللہ تعالی نے ڈال رکھا ہے نا ہاں کوئی کوئی ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو مطلب کہ
وہ تو ہے اب جب میں نے اب جب میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ پے لیڈیز ہے نا لیڈیز ہے جو جینس پینٹ ہوتی ہے نا جس کی پینٹ تو کتنا پہنتی ہے اور سوٹ کپڑے مطلب جیسے کہ پہلے والی پہل والی تو مطلب اس دنیا میں ہی نہیں اب وہ ادب تو کھوئی تھی کیونکہ جینس کی پینٹ یہ ہے نا لڑکوں کے لیے الاؤ ہوتی ہے لڑکے بھی پہنتی ہے جینس کی پینٹ
جی جی جی بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے کہ دیکھیے آج کے دور کا یہ فیشن بن چکا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کا لباس جو ہے استعمال کرنے لگی ہے ہے کہ نہیں لڑکی جو ہے لڑکوں لڑکی جو ہے لڑکوں کا کپڑا اور لباس استعمال کرنے لگی ہے
اللہ کا شکر ہے
جی جی چلیے اللہ تعالی حفاظت فرما کیا کیجیے گا آج کا معاشرہ یہی ہے لیکن ہم کو مطلب کہ اپنی حفاظت کرنی ہے نا بھائی اپنی حفاظت کرنی اپنی نظروں حفاظت کرنی ہے کہ کہیں آٹ سے نہ ہو جائے کسی غیر محر پر نظر نہ پڑ جائے جی اور اپنے مطلب کہ گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائیں کہ پردہ کرے اگر باہر نکلے تو پردہ کرے اور ایسے مطلب کہ بڑوں کے سامنے جائے یا مطلب کہ ر رشتے داری کیوں نہ ہو اگر ہمارے دور کے بھی رشتے دار تو اس کے سامنے بھی پردہ کرے گ
جی وہ تو ہے اب جب پڑھتا تو دیکھو واجب ہوتا ہے واجب ہے ہمارے لیے
جی ہمارا شریعت یہ بتاتا ہے کہ یہاں تک کہ بھاابھی جو ہے اپنے دیور سے بھی
جی بالکل کوئی نہیں کرتاب جب کوئی نہیں کرتا جی کوئی نہیں ہوتا کوئی بات نہیں مانتا پہلے والا رول ہے ہی نہیں مطلب پہلے بڑے بڑے لوگ کہتے تھے نا وہ صحی کہتے تھے ے
جی بالکل جی جی جی
پہلے نا پہلے تو پرڑدہ ہوتا تھا اور تو پرھدے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پہلے کی لیڈیز ہے کیا پڑھتے رکھتی تھی ادب سےی رہتی تھی لیکن اب اب وہ دو الگ ہےپ صحب م تو ہوناا
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا جی یہی یہی تو ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم ہمارے معاشرے میرے کیا اپنے آپ حفاظت کر رہی ہے نا تو اللہ اور اللہ کے رسول سنت کو اور اللہ کے رسول تعلیمات کو پکڑ کے رکھنا ہوگا اگر اللہ کے رس جی اللہ کے رسول کی تعلیم سے اللہ کے ر کی کتاب سے اگر دور باگ گا تو آپ کو یہی سب گنامیں ڈوبنے کا ڈوبنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا
وہ تو آپ م صس اللہ سبح اللہ
یہی ہے کہ ہاں جی فرمائیے
چل رہا ہے م دوور ماچل
جی بالکل بالکل صحیح بات ہے دیکھیے مطلب کیا یہ ہے کہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر کے حفاظت کریں اور سب اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری اگر لے لیں کہ ہمارے گھر میں بے پرردگی نہ ہو بے پرردگی کا عالم نہ ہو تو لوگوں کے آ محلے ہمارے یوہی مطلب کہ شریف بن جائیں گے اور محلے کی برائی یوں ہی ختم ہو جائیں گی ہاں لوگ دیکھیے لوگ ایک دوسرے کی فکر کرنے لگتا ہے یار ان کی ان کی کے گھر والے ان کے گھر کے لوگ عورت تو بغیر پردے کے ہمارا پردے میں چلے گی ارے بھائی تم اپنے محلے کی حفاظت کرو اللہ تعالی نے کہا ہے اپنی گھر کے داری لے تو ان شاء اللہ سارے محلے کے گھروں میں دینداری اور
دین کا معاملہ ہو جائے بالکل وائٹ بات بلاب صاحب مساللہ لیکن آپ کو یہ بتاتا ہوں دین تو دین تو دیکھو سب کو ہی مطلب جیسے کہ میں یہ کہ بات تا ہوں سب لوگوں سے کہ نماز تو جتنی آپ پڑھ سکو اتنی پڑھو نہ تین وقت پڑھنا آپ کو تین وقت کا ٹائم متا تین وقت کی پڑھو دو وقت کا ٹائم ملتا دو وقت کی پڑھو لیکن دین تو دیکھو ضروری ہے اپن لیے
جی جی بالکل بالکل صحیح بالکل بالکل صحیح بات بہت ضروری ہے اگر آپ مطلب کہ اس دور میں رہ کر قرآن سے دور ہیں تو مطلب کہ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب کیا آپ بہت ہی ناپ دان ہے جی تو انسان کو سوچ سوچنا چاہیے کہ مطلب کہ ہم اللہ م تعالعیہ جو ہمیں پیدا کیا بنایا جو ہماری سانسوں کو اور ہمارے رگوں میں خون دوہرا رہا ہے اس کے لیے ام اتتا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری زندگی پہ تو افسوس ہونی چاہیے جی جی
اب ار سب کو انسان نہیں سوچتا نا بات کو انسان تو پیسوں کے پیچے بھا رہ ہے کیا کیونکہ وہ دین کو تو پیچھے چھوڑ رہا ہے کیونکہ آدمی تو پیسوں کے پیچھے بھگ رہا ہے نا وہ دین کے اوپر تو دھیان نہیں دے پا رہا نہ ان کے اپن ان کے نہ ان کے بچوں کو دین دے رہا ہے وہ کیونکہ دین جب بھی ہوتا ت جب بچے خوش ہو کے مسجد میں مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں نا تو ہمیں بھی آیا پھر س آب کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی بچے آ رہے ہیں پڑھیں گے اب وہاں بچے اتنے کم جاتے ہیں نا تو آپس آپ کا کیا من بھی نہیں لگتا آپ کو پتا ہے جتنے بچے دین پہ آئیں گے نا تو آپ حس آب کو اتنی خوشی ملے گی
جی بالکل یہ بات آپ دیکھیے یہ بات آپ بالکل صحیح بولے ہیں کہ جس طریقے سے مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور اگر کوئی بندہ بھولے بھٹ کے جو کہ کبھی نہیں آتا تھا اگر نماز میں آ جائے تو امام صاحب کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے یہ بات اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا مطلب کہ ایسا بھائی جو بھٹک گیا وہ اللہ کے
بالکل رائٹ بات ماشاء اللہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں سب سے کہ نماز کا ٹائم نکالو سب نماز بچوں کو مسجد میں بھیجو ہم یہ ہمارا مطلب
سب سے بڑی بات ضروری آ بار جو اپنے گھر کی عورتوں کو کہیں پردہ کرے ہم بھی عحد کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے گھر کی جی مج کہ ساب اپنے اپنے گھر کے ذمہ داری لے گا نا کہ کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے بولے پردہ کی ذمہ داری لے لے تو ان شاء اللہ معاشرے کی برائی ختم ہو جائیں گی ہے کہ نہیں جی ال چلیے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچ اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات ہوگی السلام علیکم